ہلو السلام علیکم ہلو السلام علیکم
وسلام
ہیلو
ہاں مسئلہ
وعلیکم السلام آپ ٹھیک ہو امر اٹھ گیا
ٹھیک ہو گھر سب ٹھیک ہے
ٹھیک ہو ہاں شکر اللہ کا گھر میں سبھی ٹھیک ہے آج کیا سکون کی نیند آ گئی
شکر اللہ کا ورنا کیا ارے نہیں
ہوں
پتا ہے مے
ہاے کیوں میں تو ویٹ کر رہی تھی پھر ٹاس کیوں نہیں کیا پاگل لڑکی کی تو اچھا پیار بات تھی تو کیا وہ آنکھوں سے دیکھنا تھا بات تو منہ سے کرنی تھی
ارے شور آتا نا اس کو
ہاں وہ تو ہے اچھا پاپا کہاں گئے
اصل میں ٹھنڈی پتتا نہیں وہ کہیں نکلے اصل میں ٹھنڈی ہے نا اسی لیے نیند اچھی آئی رات
ہاں ٹھنڈی ہے نا اور یہ کوئی ٹینشن کی بات نہیں ہے یہ والا پانی کوئی بھی ٹینشن کی بات نہیں ہے ہاں نیوز آئی نا
ارے مجھے پاپا بول رہا تھا یہاں ہمارے دریا کو کچھ بھی پانی نہیں ہے ابھی
ابھی ابھی اس وقت
امم امم
اچھا ہاں یہ تو تھوڑا تھوڑا بارش ہے نا یہ تھوڑی سی ہے یہ کہاں سے وہ
مگر وہاں سے کیا تباہی ہوئی ہے آپ نے دیکھا کل وہ دکانوں کی ساری لین
کلاؤڈ برس ہوا وہاں پر وہ تو اللہ جہاں چاہے رحم کرے ہر جگہ اللہ ہم اتنا ہی کہہ سکتے ہیں
ان کو کتنا نقصان ہوا ہوگا وہاں پوری دکانوں کی لائن ہی گئی
جی اور کیا صحیح بات ہے پتا ہے کل مجھے جنید نے کال کی شام کےٹائم نو بجے کے قریب سنا دس بجے کے قریب آ وہاں سیلاب ہے میں نے سنا بانڈ کو ریت کے ٹھیلے دے رہے ہیں سب نارمل اچھے سے اس نے میری پرکھٹ اٹھایا وہ دادی اس بات سے میں نے بھیا کو کال کیا وہ پتا نہیں ہو تانویر کے پرسو کچھ کر نے گیا تھا میں نے بھیا کو کال کی تو میں نے بھیا نے بولا کیا بات ہے میں نے بولا ایسا میں نے سنا کیا یہ سچ ہے اس نے مجھے وہاں سے ڈانٹا بولا یہ آپ وہ یہ مت سنو اسے خون
ارے ورنہ کیا وہ آپ کو ڈر آ رہا ہوگا
ہاں خدا کی قسم وہ پاگل ہے اس نے مجھے پتا نہیں کیا اور یہاں اور یہ بھی بولا وہاں ہے نا یہ ٹینشن یہ سیلاب ٹینشن میں نے بولا ہاں چلو ہمارا بھی حلہ ہے پھر ہم وہی آئیں گے کوئی بات نہیں
ارے وہ ڈر آتا ہے
بولا میں نے بولا اسے آپ کو کس نے بولا بولا مجھے کسی نے بولا فون پہ وہاں تو بانڈ پہ ریت کے تھیلے دے رہے ہیں جب کہ ایسا کچھ تھا ہی نہیں
کرے نہیں کہاں دیکھو میں انڈا کھا رہی ہوں نا میرا بلا مجھے انڈا بھی نہیں کھانے دیتا اپنا کھانا کھایا اس نے اب آیا میرا کھانے
اب کیا دو گی اسے اپنا
دیا میں نے اب کیا کروں ترس آتا ہے نا مجھے اس پہ
ہاں سب اقرا صوفیہ بول رہی ہے انہوں نے بھی لاسٹ ایئر سامان اٹھایا تھا وہ بھی پورا اس کو بولو نا آپ کو کیا ہو گیا پھر اکیلے اکیلے
ہاں پچھلی بار
ہاں یہ مت
ارے پوچھو مت ارے پوچھو مت کیا عذاب تھا آپ نے دیکھا عید گاہ کے گراؤنڈ میں کتنا پانی بھر گیا ہے وہاں زیا
نہیں ت میں نے نہیں دیکھا فون سنا ہلو مجھے لگتا ہے آپ کا باؤ ابھی ہی آیا
اس کو کیا کام ہے اب
ہاں وہی ہے آپ ہی کا باپ ہے یہاں پہ وہ بولتا ہے مجھے کیا بولو اور
آ گیا یہ وہاں پہ بکواس کرنے
میں یہاں ٹکنی دوں تاب نا
آپ کو پتا ہے ساحل کو لگی ہے آپ میرے پاپا کو بولو آپ نے کیا تھا نا ساحل کو فون
کیسے لگی ذرا مجھے بولو پہلے
ارے پتا نہیں اس نے مجھے سنیپ بھیجا
کل رات کو وہ وہ مجھے نہیں پاتا لیکن ان کا باپ ہے نا وہ اوور رییکٹ کرتا ہے رات کے ساڑھا ساڑھے گیارہ بجے اس نے حیا کو لایا ہوا ٹھیک پھر الیون تھرٹی فور ت جب اس نے ہینڈ اوور کیا حیا کو بسما کے پاس وہیں سے اس کو میٹھا لینا تھا وہاں
ہاں وہی نا وہ مجھے بول رہا ہے میٹے انکل کے بیٹے کے ساتھ ہاس لینا تھا ادھر میں چل رہا تھا بیک سائڈ گلاس والی ونڈو تھی اس سے ٹکر لگی ہائی ہائی
مجھے یہ سمجھ نہیں آتا ہے جب تک وہ اکیلے تھے وہاں پر ان کو کون ہاسپٹل لیتا تھا
پاگل
ساحل کو اور بھی غصہ تھا ساحل نے بولا بسما کو اس نے مصیبت اٹھائی یہ کیوں مجھے وہاں داکھیل رہا ہے مجھے نہیں جانا تھا پاپا اسی نے بولا ہے نا اس کو یہی لے گا
ورنہ کیا وہ بچارا تھکا ہوا آیا ہوگا گھر
مجھے سمجھ نہیں آتا جب وہ اس سے پہلے بیمار ہوتے تھے وہ کیسے جاتے تھے ہاسپٹل جب تک
ارے ان کو جو ہو اپنا ٹرانسپورٹ ہوگا پاگل لوگ
آ ہاں ہم کے لیے آپ دیکھو نہا لگی ہے خود کو زیادہ لگی ہے
نہیں بول رہا ہے زیادہ نہیں لگی لیکن سر کو اسٹچ ایک آئی ہے نا اس کو
ہاں یہ سب گنا اس کے باپ کو ہے
نہیں اس کو نہیں آئی ہے بولا ہے ڈاکٹر نے بولا تھا آئے گی لیکن پھر بال کاٹنے پڑیں گے اس نے پھر ڈاکٹر کو بولا ہے
میں نہیں کاٹ ہاں وہ کہاں بال کاٹنے کی گا اس کو اتنے پیارے لگتے ہیں اپنے بال مجھے سمجھ نہیں آتا وہ کیوں پاگلوں کی لوگ پاگلوں کی طرح ریئیکٹ کرتے ہیں بیٹھتے آرام سے نہ ان کو آرام نہیں ہے ارے آج کل اپنی ٹینشن کم ہے کیا جواب دوسروں کی ہاں ٹھیک ہے اگر کوئی سیریس مسئلہ ہوتا نا تب تو اپنی واہ وائی
اس کو پھر پاپا نے چلایا ہے اسٹچ کیوں نہیں دلوائی ہے آپ آج دیکھیے گا زخم اگر زیادہ ہے تو پھر دے گا
تھانہ انہوں نے یہ بھی برڈن رکھا نا حیا کو اتنا لیٹ والا رات کے ساڑھے گیارہ بجے کون آتا ہے گار
اصل میں اس کو ماں کو پتہ ہے اس کی ماں کو بہت یاد آ رہی تھی اس کہ مجھے لگتا ہے اس کی ماں نے ہی ماں نے ہی ان کو بولا ہوگا اس کو گھر لاؤ
انہوں نے کہا انہوں نے نہیں لایا تھا میں نے بولا کچھ بھی کر کے مجھے بیٹی واپس لا کے دو مجھے یاد آ رہی تھی کی تو وہ دن میں
وہ بھی ہے نا وہ بھی ہے نا پاگل پھر اگر اب اتنی رات ہو گئی تھی اب نہیں بولنا تھا پلاؤ صبح اگر لاتے اس ٹائم پھر
ہاں وہ ٹھیک تھا اس ٹائم لاتے تو وہ ٹھیک تھا ساڑھے گیارہ بجے او ان کا رول ہی عجیب ہے میں یہ میں نا یہ لگنے کے لیے کی مطلب کچھ نہ ہو جائے اللہ رحم کرے اس لیے بول رہی ہوں ورنہ ہر کسی کی اپنی مرزی نہیں تو اس سے ہم ہمیں کیا ہے مطلب کوئی نقص نقصان ہے اگر وہ رات کو چلیں گے یا کچھ لیکن فکر رہتی ہے نا اپنو کی
ارے نہیں اور مطلب بچارا یہ بھی کام کرنے والا لڑکا ہے دن بھر تھک ہوگا شام کو کرتا گھر پہ کام گھر پہ کرتا ریسٹ اور اس کی عادت ہے نا یہ آتا ہے نا یہ آگ ہی کھانا کھاتا ہے اور جاتا ہے
اور ہاں ہاں یہ نہیں بیھتا ہے اس کو بہت سے پہلے سے ہی تھا یہ اگر جانور کہیں بھی جاتا تھا نا شام کو کھانا کھا کے ہی اپنے روم میں جاتا تھا
وہ نا
ہاں اور سناؤ اج کیا پکانا ہے
وہی میں دیکھ رہی تھی آپ دیکھو نا میرا باپ کیا ہے وہ نکل گیا اس کو نہیں مجھے بولنا تھا پہلے ہاں وہی نا وہی آیا نا
ہاں
وہی آیا نا
ہاں آج نا دن میں بھی کام ہو سکتا ہے مجھے میری بھابھی کے ساتھ اس کو جانا ہے نا ڈاکٹر کے پاس اسکو وہی پکڑو
ٹھیک ٹھیک آج میں نے دوپہر کے بعد اپنی فرینڈ کو بولا تھا ادھر آنا
آئیں گی
ویسے تو میں نے ان کو بولا تھا آنا تو
ہاں کرو کرو گیٹ ٹوگیدر کوئی بات نہیں ہے
اب مجھے خوشی ہوئی نا اصل میں مجھے یہ چھٹی ہو گئی نا اور
ہاں چھٹی اور ایکسٹینڈ ہو گئی ہاں کوئی بریانی بنا رہا ہے ہے نا مگر آپ کو نہیں خوشبو آ رہی ہے پتہ نہیں میری دماغ میں بریانی کیوں بسی ہوئی ہے اصل میں مجھے اچھی لگتی ہے نا کل پاپا نے لایا تھا ایک ڈبا
بریانی کس کو اچھی نہیں لگتی
بریانی بہت اچھی لگتی ہے
آپ کو پتا ہے یہ کال کاٹ کے آپ کو پتا یہ کال کاٹ کے اپ ایک دو منٹ رکنا میں کروں گی پاپا کو کال میں اس کو بولوں گی
ہاں ٹھیک ٹھیک ہے ٹھیک ہے
کیونکہ مجھے بچے نکلتے ہیں ایک ایک ڈیڑھ بجے پھر میں کب پکاؤں گی میں ابھی رکھوں گی پکا کے تو پھر بچوں کو چھوڑ کے کھانا کھانا ہے
ہاں ہاں یہ بات تو صحی ہے چلو ٹھیک ہے
آپ ایک دو منٹ روکنا میں آپ کو ایس ایم ایس میں یہ نا میسیج کروں گی پھر آ پ کرنا بلو یہ بلو یہ اس نے مجھے پاگل آپ کو پتہ ہے اس نے مجھے پاگل کیا یہ ہاں ہاں ٹھیک ہے چلو چلو اللہ حافظ